ہلو ہلو و وعلیکم السلام کیسے ہیں
خیریت میں ہے آپ بتائیے
خیریت سے خیریت سے اللہ کا بتریں میں تہاں دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس خدا کا کہ جس نے ہم نے آپ جیسے اچھے نیک انسان سے ملوایا ہے اچھے اچھے ہم باتیں کر رہے ہیں تو
خدا کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ ہے جو آپ نے ایک ادن سے باشندے کے اوپر اتنا گرم فرمایا ہے
اوک ن نہیں خدا کا شکریہ پہلے ہے اور بتائیں گھر میں سب بڑی
سب کہ رہیے تھ کب سے سب بہت خیریت
ہاں ج آپ کے ب بارش کا موسم تو نہیں ہے بارش کا
ہم نے کہیں جانا تھا حالاںکہ ہاں پر جا نہیں سکے موسم
سکی
جی جی گھر سے باہر ہی بالکنی میں ب بھی نہیں جھانکایا جج ہم نے اپنی
ہ نہیں دھیان رکھنا کیونکہ انسان بہت بیمار ہو رہے ہیں گرمی سے دھوپ کی وجہ سے چکر آ رہا گر رہے انسان تو تھوڑا بچ کے چلو کہ گھر میں رہو شام میں رہو اور پانی کا بوتل اپنے ساتھ رکھے
پانی کی انٹیک ہماری بہت اچھی ہے پانی کی تو ہم جتنا پانی پیتے شاید کوئی پیتا بھی نہیں ہوگا اتنا پانی آپ بھی پیا کیجیے پانی
پیتے ہیں پیتے ہیں خوب پیتے ہیں ہم پانی
اور امی اور ابو کیسے ہیں
اچھے ہیں وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں صبح کے
امی ابو کا خاص خیال رکھیے اس گرمی کے موسم میں
ہاں ٹھیک ہے رکھتے ہیں ہم بھی بٹ
اور بتائیے آپ کے فرینڈس آپ کے اڑوسی پڑوسی سب خیریت سے ہیں
ہاں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں فرینڈ بھی اچھے ہیں میرا ایک فرینڈ ہمیں بلا رہا ہے کہتا ہے ملنا ہے تم سے آؤ ہم سے ملنے آؤ تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں ابھی تو فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے
دور ہیں بہت آپ سے
ہاں تھوڑا کافی دور ہیں تو ان کو بولا میں تم آ جؤ ادھر ملنے کے لیے وہ کہہ رہا کہ ہمیں چھٹی نہیں مل رہی جاب سے تو آپ آؤ میرے پر ہو کرتا آ دو دن میرے بس رو دو رہاتتے ہمارے پاس رہو کچھ گپت کیا گفتگو کرنی ہے ہم نے تو میں کوئی نہ آ رہے ہیں
چلیے ٹائم نکال کے جانا چاہیے آپ کو پھر پھر نکا چکر میں بند جائیں گے تو پھر بالکل ہی بند جائیں گے پھر کہیں نہیں جا
نہیں نہ ای کوئی بات نہیں ہے ہم اپنی بیگم کو ساتھ رکھیں گے جہاں جائیں گے
نہیں بہت اچھا خیال ہے آپ کا بہت ہی نیک خیالات کی انسان ہے آپ جو بیگم کے بارے میں ابھی سوچتے ہیں
ہماری ایک ہی بیگم ہوگ
سب کے یہ ہے کہ بھی
نہیں کیوں کی دو بیگم ہوتی ہیں نا تو
وہ نام راد لو ہوتے ہیں ان یہ پھر نہا وہ کس کسی بھی کسی بھی طرف کے نہیں ہوتے جن کی
نہیں ہوتے ہیں چلو وہ وہ بھی اس خدا کے بند ہیں
خدا کے بندے نہیں ہوتے وہ تو راکشس کے بند
چلو ہمیں کسی کے بارے میں کچھ غلط شبد
نہیں استعمال کرنا ہیں ہاں تو ہم اپنے باتوں کا لہجہ اور باتوں کا مور لیتے رکھ موڑ لیتے ہیں
ہاںورن تو چلو ہماری جو بیگم ہوگی تو ہم یہی خدا سے ا کرتے ہیں
گزارش کریے آپ ان سے
گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ ہماری بیگم کو اچھی ا مھاں ہمارا خیال رکھے ہماری خوب خدمت کرے
آپ کی آپ سب سے زیادہ آپ کے امی ابو کا خیال رکھیں ہیں
ہاں وہ بھی ہے خاص کر کے میرا تو خیال رکھے ے نا پہلے
دیں گی آپ بیگم ہوں گے
نہیں وہ تو ہے آج کل کا آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا بیگم خیال کم رکھ رہی ہیں
ایسا آپ کے دوست تو نے بتایا ہوگا آپ کو
نہیں کچھ میں نے دیکھا نا تو بات یہی ہے کہ آج کل کہتے ہیں لوگ اچھی بیگم ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے وقت میں وہ انسان سب سے امیر ہے جس کے پاس اچھیھی بیگم ہے
اللہ تعالی اپ کو اچھے بیگم سے نوازی اس میں
ہ بس آپ کی دعا ہ ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی کوئی نیک دل کوئی بیگم مل جائے تو ہماری بھی زندگی سفل ہو جائے
بالکل اللہ تعالی اپ سے رحمت صحیح ہوگا امین
اوکے اور آپ بتائیں
بس چل رہا ہے بس آج ہمارا لنچ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے
اچھا وہ کیا کوئی آ ج ہے کوئی خوب کوئی لاجواب کچھ بناتے ہوں گے آپ
نہیں ایسا کچھ خاص تو نہیں ہے نارمل سا ہی کھانا بنا بنا رہے تے بینگن کا سالن بنا رہے تھے
اچھا اچھا آپ اپنے آپ اپنے شور کے لیے آپ بناتے ہوں گے نا کچھ
آٹف اسٹیشن ہے تو وہ بچوں کے لیے بنا رہے تھے
اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں آپ اپنے شور کا تھوڑا دھیان رکھیے نا تو اپنے شور کو بلائیں
شور کا بہت دھیان رکھتے ہیں ہم شور کا کام تھوڑا سا آؤٹ آف اس یشن رہتا ہے تو وہ تھوڑا وہیں رتے ہیں
نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی اچھے پکوان اچھا اچھا پک پکوان بنائے اپنے شوہر کے لیے تو ان کو نوازو ان کو وائش صحیح بات صحیح بات ہے وہ بھی پھر کو خدا کا شکر کریں گے کہ ہماری بھی شکر ہے خدا تم نے ہمیں ایسی بیگم دی ہے نہیں تو خدا کو کو یں گے نا کہ یہ خدا رہ سر میرری بھی
جی جی
یہی بات ہے تو
خیال رکھیں گے ہم آپ کی بات کا
ہوں ضرور میری بات علم کرنا تھوڑا غور فرویں ٹھیک ہے نا جی بات ہے ہ اور آپ
اور بتائیں آج کے کیا آپ کے دن بھر کے پلینس ہیں
دن بھر کے دن تو نکل چکا ہے آدھا
دوپہر کے بعد کے
تو دوپہر کے بعد کے بس آج شام کا دیکھتے ہیں کوئی آج مجھے کوئی کھٹا میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے آج
کھٹا میٹھا
ہاں
کھٹا میٹھا تو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو آم کا وہ نہیں رہتا ہے پنا
ہاں ہ پاپڑی
آم پنا آم کی پیڈرنک ک
اچھا اچھا
کھٹا کانجی گانجی آم پنا ک منی کانچی تو کھٹی ہوتی ہے آم پنا کھٹا میٹا ہوتا ہے
جی جی جی
ہ کھائیے وہ دوسروں کو بھی کھلائیے آپ بھی کھائیے
چلائیں گے آپ آئے نا ہمارے گھر میں شریف رکھے نا تو ہم آپ کو آپ کی خب خدمت کریں گے آپ
ضرور ضرور ہم بھی آ جاہ رہے ہیں بہت اتنے دن سے آپ ہمارے کو بلا رہے ہیں ہم موسم کے چلتے نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں تک ہم جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ
جی جی جی
چھٹیوں کے چلتے ب چونکہ چھٹیوں کے چلتے ساری ٹرینس وغیرہ سب بک بھری بھری آ اس وجہ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں ا گ
اپنے بچوں کو لے کے جاؤ نا کہیں گھومنے کے لیے لے کے جاؤ نا
میرے بچے بڑے ہیں اپنے آپ چلے جاتے ہیں
اچ بڑی
جی
پھر تو ٹھیک ہے جی جی جی اسکول تو جاتے ہوں گے آپ کے بچے
ر ہے اور بیٹا بڑا ہے میرا
جی جی سکول تو جاتے ہوں گے
جی جی بیٹی اسکول میں ہے بیٹے کا اگلے سال اسکولنگ ختم ہو جائے گا
جی جی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے
اور
اور بس اللہ کر رہے ہیں میں ہ گرمی سے گرمی سے گرمی سے بچا کے رکھے
جی سارا دن اے سی جلا کے رہتے ہیں میرے بچے اے سی والے روم سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں
وہی ن یہ بات ہے تو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے ہر چیز پہ سی ن
ہی
تو ہو رہاپ بتائیں کچھ اپنا کوئی
فیوریٹ کیا پوچھا تھا کل کچھ
کوئی آپ کوئی آپ بتائیں گ کوئی اپنا اپنا اپنی سب میٹھی لہجے باتوں کا راج بتائے نا ہمیں تھوڑا سا
کیا سنا نہیں میں نے سمجھ سنا ہی نہیں دیا کیا کہا آپ نے
میں آپ اس اپنی میٹھی باتوں کے لہجے کا کوئی تھوڑا ہمیں بتائیں نا
میری آواز اتنی بھاری بھرکم آپ کو میٹھی سن لگ رہی ہے
میٹھی ہے ہاں ہاں مجھے تو آپ کی میں ج وائز کمپیئر کروں تو میں کوئل کے ساتھ کمپیئر کر کر پاؤں گا
شکریہ شکریہ شکریہ میں تو اپنی آواز سے بہت زیادہ وہ رہتی ہوں تو بہت تیز اور وسی بہت زیادہ ویسی آواز ہے میری
ہاں ہاں ہاں ہاں
پر آپ نے ہمارے کو آج باغ باغ کر دیا
ہاں ہاں صی ہے صی ہے
آپ نے
نہیں کوئی نہیں کوئی ن ہم بنائیں گے روز دن بنائیں گے آپ کا فکر مت
آپ کا بہت ہی شکریہ ہے اللہ کا رحمت ب ن رہی
اوکے خدا حافظ
خدا حافظ شبہ خیر